ہیلو شب و خیر
چب بچ شکر آپ ٹھیک ہے چ سر
ہاں گلشند گلشن ٹھیک ہے
اچھا کیا بولتی ہیں کوشن نبی اس کو ہوئی فرق وہئی ٹانگوں میں اس کی ٹانگیں بیٹھ گئے تھے ن بیچ میں
اس کو تو اور کت ہوگئی بیٹٹھی ہے لیکن وہ بچاری پھر بھی کام وام کاٹتی ہے آنٹی تو بسترے میں ہی رہ جاتی ہے اگر تو تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا ہے
اس کو دیا کرو نا وہ نینو شارٹس پشن کو
وہ پیتی ہے وہ
اس کا بولو فروٹس بھی کھائے میوے والے کھائے وغیرہ کھائے انار کھائے کیلے کھائے
وہ کھائے گی لیکن آپ کو پتہ ہے وہ پھر بھی کام وام کرتے ہیں گلشن وہ زیادہ بست برے میں نہیں بیٹھتی ہے اور بھی جو ہے نا وہ بسترے میں ہی بیٹھتی پھر اس کو پتا ہے آج اس کو دن بھر بسترا ڈال کے تھا
ا ہ
آپ کو یاد ہے جب ایک بار آ جب کو دیکھنے آئے آٹی ترے میں
اسے تو باراشا نہیں میں نہیں جاں گا باہر پھر کیوں کیا گ دبئی واپس اپنی ماں کو ادھر ہی چھوڑا بچاری کو
بچاری کو پر کب بھی سد ہے نا ادری
اچا ویوس کے سات تھا ہے اس ائم
ہاں وہ اس کی بیوی دبئی میں ہی ہے نا
اس کے ساتھ ہیں یا راجا کے ساتھ
وہ مجھے نہیں پتا وہ راجا بھی اصلی بات نہیں بولتا ہے
اچھا یہ دونوں کی دونوں کی ملی بگا تھی
ہاں مجھے بھی لگتا ہے دونوں کی چل تھی ہم سب کو بوقو بناانا اور یہ سب کرنا اس کی بیوی بہت تیز ہے راجا کی
ہ ان چیز کو تو لگائی پھر اس کی ماں بھی بہت تیز ہے
اچھ سے زیادہ
اس کے ب اس ٹائم لاسٹ ٹائم یہاں پہ ب رہی تھی اسس کو بولو کرو ہینڈ اور پاسپورٹ
ہاں وہ تو وہ بولتی تھی لیکن پھر کیا ہی فائدہ
پاگل
سب ایسے ہی ہے اور کیا کیا ہی کر سکتے اس کی بیو بھی کم تیز ہے اب آنٹی کو بس اپنی بیٹی کا زیادہ لگاؤ ہو گیا اپنی بیٹی کی تعریفیں کر رہی ہوتی میری بیٹی بہت اچھی ہے مجھے بیٹی صاب ہے بیٹے کو تو آپ پوچھو مت کیا کیا بول رہی ہوتی ہے آپ کوھ پتا ہی ہو بیٹے سے جیسے شدید نفرت ہو گئی ہے آنٹی کو
ایک بار ہوتا راجا کا پلین کریش
ہاں جب نا آنٹی فضول میں بال رہئی تھی رو رو ا
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
جب آنٹی نے وہ بولا جب ہمیں آبا گزر گیا تو اسے رونے میں بولا راجا کو ہو گیا پلین کرش راجا راجا اس کو خا آنٹی بہت ت س آات دے مگر چھوڑ آپ
غ کیا کیا بچاری مجھے اس کا فیل ہو رہا ہے یقوب کی بیٹی کا اوپر ایک تھا اوپر سے غریب شاعر ہے اوپر سے کم از کم اگر کہب اس کے پاس نکلتی اس اس کے باپ کو خوشی ہوتی
اور کیا اس کو پتاہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا لیکن وہ بہت قابل ہے وہ تو بارہویں ہے گیارہویں میں اچھے نمبر کرے گی آب
پہلے میٹرک کو تو نکلنی چاہیے نا جب پاس نکلے گی اس میں تبھی تو آگے بڑھے گی نا
ہاں دے رہی ہے ا آنٹی ہے نا وہ گئی نا میں نے بولا کیسے گئی ادھر اوپر سے اس کی بیٹی نے بلا لایا ہے نا
کس کی بیٹی ہے
ی انکل کے ہاں ہاں آپ کو نہیں پاتاب سے اچھا والالا مہنگا مہنگا
ان کو تو کھانے کے بد ہی ان نے کیوں لایا وہاں سے بلہ
ارے اس بلے کا ہی پتاہ نہیں کتنا خرچہ آتا ہے اب پوچھو مت
لیکن اس کو تو خود کے بچارے کو کھانے کے پرابلم ہے تو بلا کیوں لایا
کیا پتا ہو بالحکومت وہی کھانا دیتے ہوں گے جو خود کھاتے ہیں
ان کو ازا اتنی اتنی پرابلم مشکلات سے جوجھ رہے وہ اس ٹائم
مجے لگتا ہے
ہوں اس کو بلا تھا آٹی کا بلا ایک اس کاکھ تھا نام راج بللہ
اس کے پاس جو بیٹی کے بچے ہے پھر اس کو بیٹی د رات کو بیٹھتی ہے
کیو
بولتی پراانا مکان ہے
اچھا ٹھیک
اس کو نہیں عادت ہے اس کی بیٹی کو
بے اب ال صلالہ اس کی بیٹی ہے مکان بنا رہی ہے اپنا بنا رہی ہے مکان
وہی میں نے بھی سنا لیکن کیا پتا کیا سچ کیا جھوٹ آپ کو جو پت ہے
ہاں ہ ہ
کچھ بھی ہو سکتا ہے
صحیح بات ہے
یہاں پہ تو محلے کی ہی کہانی ہر کسی کو بہت ایسے یہ محلے میں یہاں پہ ان کو دیکھو حمیدگل مطلب یہ جمع
اسکومت پیدا ہوا کھ اسران کو اس کو جبراں حکومت پیدا ہوا کھ جبران کو
وہ جو پونڈو کا تھا
پڈک نہیں وہ ہے وہاں کا وہ
ہاں اس کو بیٹی ہوئی پیدا ہاں اس کو بیٹی ہوئی ہے پیدا
اچھا ٹھیک ٹھیک
اس کو تو بیٹی ہوئی پیدا
وہ ہے وہ ٹھیک وہ کیا اس کا نام تھا آنٹی ٹھیک ہے وہ ہمساائے جو ہے آنٹی وہ وہاں پہ
ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے
اور وہ یہ سن ان کے گھر ٹھیک ہے
بچارے ہاں ان بچار م بچارا مر گیا نا اچانک سے
تو آپ کون ہیں وہاں پہ ان کے گھر میں
شابا اس کی بیوی
اور ایک ساتھ رہتے ہیں اکیلے
ایک ساتھ رہتے اکلے کیا چھوڑیں گے دو بھائیوں کو
ٹھ
شباب اپنی بیوی کے ساتھ دو روز لڑائی کرتا ہے
کیوں
ہ وہ کرتا ہے نا وہ لڑائیاں کرتے نا کبھی وہ زور زور سے بات ہے ہمیشہ وہ لڑائی لگ لیکن وہ بات کر رہے ہو تھ
اصل مہ نا وہ زر
ہاں ہاں اور اس کے بیٹے بہت تیز ہے نا شبا کے وہ بہت خطرناک بچے ہے وہ اتنا پریشان محلے کو کرتے دن بھر بیٹ بال کے ساتھ کھیل رہے, ہوتے دروازے شیشے توڑتے-
حکومت کرتے ہیں آپس میں لڑائی-
کون?
یہ ہے نا یہ حاجی اور اویس-
نہیں -نہیں -نہیں ہاں جی بچارا بیمار ہے نا اس کو بھی شوگر کی پرابلم ہے-
ا رب کیا بولتا ہے رب کا
اور یپ چپ چاپ اپنے دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے-
یہاں تو آپ کو پت ہی یہ محلہ پورا عجیب ہے- اوپر سے انٹی پت ہے پر تو کیا بول رہی ہے بارش پڑ رہی تھی نا- تو ادھر گلی میں مٹی آ گئی تھی نالوں کی نالوں میں ہوتی ہے نا گندگی کا لازت- تو وہ کالی گال چڑی تھی کونچے میں ٹھیک ہے-
ہاں
آنٹی بول رہی یہ ہمارے مکان کو مٹی گر رہی ہے-
مر اس نے سب کو یہی پھیلایا- اور بول رہی ہے مجھے آدمی نے بولا یہ م ان گرنے کو تیار ہے تم لوگوں کو بارش کی وجہ سے مٹی گر گئی-
بوجانا نہ بول رہی ہے تو نالو سے مٹی آئی آنٹی کیا بول رہی ہے ماں کان کو مٹی گر گئی-
کہاں پتا ہے بچاری کو-
اس کو بھی ہے نا آنکھوں کا اس کا آپریشن ہونے والا ہے آنٹی کو بھی-
سک آنکھوں میں بجن ہوگی آنکھیں ٹھیک وہ دوسری آنکھ-
پھر بھی اس کو تھوڑی فارق آجائے وہ مت پورا علاج کرتا ہے-
اتنا علاج ہوگ گیا آپ کونا علاج کرے گا-
آنٹی کو بچاری کو کانوں میں بھی ہے, آنکھوں میں بھی ٹانگوں میں بھی-
ا ہ ہ ایک ساتھ- کانوں میں اس نے مشین لگائی تے پچھلی بار وہ-
وہ فکی کہاں ت وہ نو بازار میں- ایک نا وہ اس کے ساتھ دوسری- عورت رہتی تھی وہ فوت ہو گئی تھی- پھر جب وہ فوت ہو گئی تھی آنٹی نے اس کی مشین لی تھی-
وہکاں لگی کہ اس کو وہ پاگل ہے اس سے اس کا زیادہ بہرا پن ہو جائے گا-
ہو گیا ہے, اس کو- ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو بہرا پن نہیں ہو گیا اس کو تو حد سے زیادہ بہرا پن ہو گیا آنٹی کو-
بہت ابھی پتہ ہے اس کو ٹی وی اتنا مطلب- اونچی آواز میں ہے پوری سڑک سن رہی ہے پورا موحلہ سن رہا ہے اور وہاں سے- فون بھی چلتا-
س م سنتی ن بہری پوری-
وہ بھی ٹی وی اتنا مطلب- آوات میں آپو ف ایک ہوتا ہے بحری وہ بہت زیادہ بحری ہو گئی ہے
ہے اللہ تعالی شفاتے ہمت پڑھتے ہیں وہاں پہ نماز بھی کوئی
یہاں پہ یہ لوگ ہے نا عجیب لوگ نا کوئی نماز پڑھ جائے نہ ان کو دین کی پات ہے آنٹی جو ہے آج کل فون پہ ویڈیوز دیکھتی ہے پھر آدھے آدھے حدیث بول رہی ہوتی ہے
اس کو بی نماز پڑتی ہو ایک وت پڑا کر اس کو
آنٹی تو جمعہ جمعہ نماز نہیں پڑھتی پس سو جمعہ تھام تو میں جمعہ کے دن وضو بنا رہیھی مجھے لگا ا اس کو وضو کرنے گغسناا میں اس کو آنٹی آپ کو وضو کرنا بول رہی ہے نہیں مجھے نماز پڑھنے کے لیے ہمت نہیں ہے
گلشن پڑ ت نااز
کبھی کبھی لیکن وہ اب زیادہ تر ٹی وی میں ہی مصروف ہوتی ہے
بولشن
ہاں ہاں وہ تو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوتی ہے نا ڈرامہ نہیں جو اوپر ہے ہمیں
اچھا ٹھیک
وہ شام کو چھ بجے اوپر چڑھتی ہے ٹی وی دیکھنے دس بجے واپس اتارتے اوپر تو پتا ہے آنٹی کا دوسرا مسئلہ کیا ہے رات کو پانی لے کے کھڑکی سے نکلتی ہے
ت
سڑک کو پانی پھینکتی ہے کتوں کو
اور ساھا سو ادھر آ کیا بول میں حیران ہو جاؤ گے لوگوں کو دیکھ کر
چلو کوئی نہیں بیٹھا والا کیا وال گھر بات کرتے ہیں
اوکےو با